کون
ہ ہلو
السلام علیکم ایان آج میں تم سے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں ٹاپک ہےؤ یعنی گائے
وعلیکم السلام سامک بہت اچھا ٹاپک ہے گاؤ ایک بہت یوزفل اور امپورٹنٹ اینیمل ہے جو ہمیں ہیومنس کے ساتھ بہت پرانے ٹائم سے جڑی ہوئی ہے
بالکل کااؤ کو اکثر ڈومیسٹک ایمل کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ کیونکہ لوگ اسے گھروں اور فارمس پر رکھتے ہیں
ہاں کاؤ فارمنگ اور ایگررییکلچر میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں
مجھے لگتا ہے کاؤ دنیا کے سب سے پہچانے جانے والے اینیملز میں سے ایک ہے
بالکل ڈفرنٹ کنٹریز میں کاؤز کو الگ الگ پرپوزل کے لے رکھا جاتا ہے
کاؤ کا سب سے فیمس بینیفٹ ملک ہے
ہاں کاؤ ملک ایک امپورٹنٹ فوڈ سورس ہے اس سے دودھ بیٹر چانس اور دوسری ڈیری پروڈکٹ بنائی جاتی ہے
دودھ میں کیلشیم اور پروٹینس ہوتے ہیں جو باڈی کے لیے یوزفل ہوتے ہیں
بالکل ہیلدی ڈائٹ میں ڈیری پروڈکٹس کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے
گائے کا کلر اور اپییرنس بھی انٹرسٹنگ ہوتا ہے
ہاں گائے ڈفرینٹ کلرس اور پیرنٹ پٹ پیٹرنس میں ہوتی ہیں کچھ وائٹ ہوتی ہیں کچھ بلیک اور کچھ اور کچھ بلیک اور وائٹ اور کچھ براؤن کلر کی ہوتی ہیں
کاؤ کے فور لیگس گائے کے چار پاؤں دو آنکھیں اور ایک پونچھ ہوتی ہے
ہاں اور گائے گرا گھاس اور پلانٹس کھاتی ہیں یہ ایک بہیویرس اینمل ہے
ہربیورور
ہاں ہیپی سگل ہے
ہربیورس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اینیملز پلانٹس اور گھاس کھاتے ہیں
بالکل گائے کا فوڈ موسٹلی گاس موسٹلی گرین گاس لیوز اور ادر پلانٹ میٹیریل ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے گائے نیچر کے ساتھ بیلنس مینٹین کرنے میں بھی مدد کرتی ہے
ہاں اینیملز انوائرمنٹ کو کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے
گائے فارمز پر فارمرس کی ہیلپ بھی کرتی ہیں
بالکل کچھ پلیسز پر کا اس گائے اگریکلچر اور فارمنگ ایٹوٹییز میں بھی یوز ہوتی ہے
گائے کا ریلیشن گاؤں سے بہت مضبوط ہوتا ہے
ہاں ولیجز میں لوگ کاوس کو اپنی فارمنگ اور ڈیری نیڈز کے لے رکھتے ہیں
مجھے ول مجھے گاؤں گاؤں کی زندگی انٹرسٹنگ لگتی ہے جہاں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں
ہاں اینیملز اور ہیومنس کا کنیکشن بہت پرانا ہے
گائے ایک پیسفل جانور لگتی ہے
بالکل کاؤز جنرلی کلیم نیچر کی ہوتی ہے اور یوںی کیئر اور پراپر فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے
جانوروں کی کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے
ہاں ہمیں ہمیں جانوروں کے ساتھ کائنڈنیس اور ریسپیکٹ سے بیہیو کرنا چاہیے
گائے صرف دودھ نہیں دیتی بلکہ زمین داروں کے لیے انکم کا سورس بھی بن سکتی ہے
بالکل ڈیری فارمنگ بہت سے لوگوں کے لیولی ہوڈ کو ائع ذریعہ ہوتی ہے
گائی الگ الگ بریڈس بھی ہوتی ہیں نا
ہاں دنیا میں گائے کی بہت سی بریڈس ہوتی ہیں جو سائز کلر اور ملک پروڈکشن میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں
کچھ گائے کچھ گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں
ہاں فارمرز اپنی نیڈس کے حساب سے الگ الگ بریڈس چوز کرتے ہیں
گائے کے بچے کو خوف کہتے ہیں
بالکل گائے کے بچے کو کوف بہت کیوٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اٹریکٹو ہوتے ہیں
مجھے چھوٹے جانور بہت پسند ہیں
مجھے بھی جانور نیچر کی بیوٹی کا حصہ ہے
گائے کا رول کھانا ہوتا ہے
م نے سنا نہیں
کاؤ کا رول فوڈ چین میں بھی ہوتا ہے
ہاں جانور ایکوسسٹم کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے اور نیچر کا بیلنس مینٹین کرتی ہے
گائے مینر بی یوزفل
ہلو
گائے مینر بھی یوزفل ہوتا ہے
ل بالکل گائے دنگ کو کچھ ایریاز میں فرٹیلائزر کی طرح پر یوز کیا جاتا ہے جو فارمنگ میں ہیلپ کرتے ہیں
یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ایک جانور اتنے الگ الگ راستوں میں یوزفل ہو سکتا ہے
ہاں قدرت کی ہر چیز کا اپنا رول ہوتا ہے
گائے کے ہیلتھ کے لیئے بھی پراپر کیئر ضروری ہوتی ہے
بالکل انہیں کلین واٹر ہیلدی فوڈ اور سیف شیلٹرس کی ضرورت ہوتی ہے
زمینداروں کو جانور کی جانوروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ہاں ہیلدی اینیملس ہی بیٹر پروڈکٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں
مہنگائی کا استعمال ہسٹری میں بھی ہوتا رہا ہے
بالکل انسان نے بہت پہلے سے جانوروں کو فارمنگ اور ڈی ڈیلی لائف میں انکلوڈ کیا ہوا ہے
تااہاہ گائے ایک ایک سخت کا بنےوی جانور ہے
ہاں اسپیشلی فارمنگ کمیونیکیٹیوز میں اس کا بہت امپورٹینس ہے
آج کل ڈیری انڈسٹریز انڈسٹری بھی بہت ڈولپ ہو چکی ہے
ہاں ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیری فارمنگ کا میتھڈ امپرو ہوا ہے
لیکن ہمیں جانوروں کی ویلفیئر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے
بالکل پروگریس کے ساتھ کیئر اور ریسپانسبلٹی بھی ضروری ہے
گائے کے بارے میں بچوں کو بھی نالج ہونی چاہے
ہاں تاکہ وہ اینیملس کی امپورٹینس اور ریسپیکیکٹ تم چا سمجھ سکیں
اسکول میں بھی جانوروں کے ٹاپکس پر لیسن ہوتے ہیں
بالکل اس سے اسٹوڈنٹس نیچر اور لوننگ تھنگس کے بارے میں سیکھتے ہیں
کاؤ کی امیج اکثر رورل لائف کے ساتھ جوی جڑی ہوتی ہے
ہاں فیلڈس فارمنگ اور ولیجز میں گائے کامن نظر آتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ گائے کوو بچانا گائے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے چھ
ہاں بالکل ہر جانور کو سیف انوائرمنٹ ملنا چاہیے
گائے کا دودھ بہت لوگ ہر دن استعمال کرتے ہیں
بالکل نیچر اور جانوروں کی پروٹکشن ہم سب کی ریسپانسبلٹیز ہیں
تھینک یو آتی
تمہارا بھی شکریہ سامک گائےک کے ٹاپک پر بات کرنے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ جانن